جی آواز آ رہی ہے آپ کو
جی آ رہی ہے السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
جی میںم تم ٹھیک ہوں آپ بتائیے آپ کیسی ہیں سب خیر یت گھر پہ
جی الحمد للہ میں بالکل خیریت سے ہوں گھر میں بھی سب خیریت سے ہیں جی
ہمارے گھر پہ بھی سب کے خیریت سے بس یوں ہی ایس ہی بیٹھے ہوئے تھے ہم تو ہم نے سوچا چلیے آپ سے تھوڑی بات کر لیتے ہیں تھوڑی آپ سے حال چال پوچھ لیں گے کال کر کے آپ کو
جی بالکل آپ نے بہت اچھا جی آپ آپ نے بہت اچھا کیا آپ نے ہمیں یاد کر لیا
اب اتنے دن ہو گئے ہیں آپ کو تو آپ کو بھی سمے نہیں مل پاتا ہے ہمیں بھی سمے میں نہیں مل پاتا ہے کہ ہم کال کر کے بات کر لے
جی بالکل نہیں ابھی ہاں ہم بھی ایسے تعلیم میں اتنے مصروف ہو گئے تھے نا کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملا کہ ہم آپ سے گفتگو کر سکے
ہمیں بھی بالکل وقت نہیں مل رہا تھا ہم یار ہم بالکل بھی مطلب اتنا اتنے ہم مشروف ہو گئے تھے پورے کاموں میں گھر کے کہ ہم بالکل کسی سے بات چیت ہی نہیں ہو پا رہی ہے ہماری
جی شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں یاد کرلئے
اور بتائیے گھر پہ سب خیریت سے
جی سب خیریت سے تو آج ہم سفر کے موضوع پہ گفتگو کریں
جی جی
جی تو آپ کو کہاں گھومنا پسند ہے
جی ہمیں تو ایسی پہاڑوں والی جگہ ہے جو وہاں گھومنا پسند ہے بہت زیادہ
جی
کیا ہوتا ہے پہاڑوں جی پہاڑی علاقے پہاڑی علاقے میں کیا ہوتا ہے نا وہاں ہوا ایک تو اتنی اچھی ہوتی ہے اتنی فریش ہوا آتی ہے وہاں سے اور اتنی اچھی جگہ ہوتی ہے وہاں کہ مطلب ہم چلے ج ائے وہاں تو ہمارا دل ایک دم خوش ہو جائے وہاں جا کر پھر وہاں سے واپس آنے کا ہی من نہ کرے
بالکل ہمیں بھی جو پہاڑی والا علاقہ ہوتا ہے ہمیں کافی پسند ہے اور اس کے اوپر جب جیسے ابھی ہمارے یہاں بارش ہو رہی ہے کافی تو جب پہاڑوں پہ پہاڑ کے علاقے ہو جہاں پہ ہریالی ہو اور پھر وہاں پہ بارش ہو اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے نا وہ ہمیں تو ویسی جگہ کافی پسند ہے اگر ہمیں ابھی وقت نہیں مل رہا ہے اگر ہمیں وقت ملے گا نا تو ہم ضرور ایسی جگہ گھومنا چاہیں گے
ہمارا بھی یہی ہے ہمیں بالکل وقت ہی نہیں مل پا رہا نہیں تو ہم تو اس بار مطلب ہم نے ایسا سوچ چاہی تھا کہ ہم کہیں جائیں گے پہاڑ والی جگہ گھومنے پھر وقت ہی نہیں مل پایا گھر سے بلک بالکل بھی اب پہاڑوں والی جگہ کا کیا ہے نا وہاں جائیں گے وہاں مط طلب الگ ہی تازگی رہتی ہے وہاں کی ہوا میں
کل
وہاں کی مطلب وہاں کے نظارے وہاں کے نظارے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ وہاں تصویریں وغیرہ بھی اتنی خوبصورت آتے ہے کہ ہم کیا بتائیں آپ کو
بالکل نہیں ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ آں ویسے آپ کو سفر کس ذریعے سے کرنا پسند ہے ٹرین بس جیسا آپ
جی ہمیں تو ٹرین سے ہی سفر کرنا پسند ہے مطلب ہم کیا ہے نا ٹرین میں بھی اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں اب سب ساتھ میں جات تو نا ٹرین میں ہی اچھا لگتا ہے جانا کیا بس میں بھی اتنا مطلب انسان اتنا کمفرٹیبل نہیں ہو پات تے اور کا مطلب کار وغیرہ میں بھی جیسے انسان جاتا ہے تو اس میں بھی زیادہ لوگ ایک تو آ نہیں پاتے ہیں اوپر سے وہ ساری چیزیں نا ٹھیک بھی نہیں ہوتی وہ انسان کے لیے اتنی کمفرٹیبل بھی نہیں ہو پاتی ہے
بالکل نہیں ٹرین کا جو سفر ہوتا ہے نا وہ آرام دہ بھی ہوتا ہے آرام سے ہم جا سکتے ہیں اور جو منظر ہوتا ہے جو ہم کھڑکی سے منظر دیکھتے ہیں وہ بھی کافی اچھا دکھائی دیت
جی جی اب یہ اب یہ صحیح چیزیں بس یا کار وغیرہ میں نہیں ہو پاتی ہے مطلب ایسا ہوتا ہے کہ جیو یہی ٹرین کا الگ ہی ہی ہو جاتا ہے
جی نہیں ایسا ہوتا ہے کار میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں بٹ جو ٹرین ہوتا ہے اس میں کافی لوگ ایک ساتھ وہ منظر دیکھ سکتے ہیں ہرے برے درخت ہوتے ہیں پر صاف ہوا جی پھر ندیاں جو گزرتی ہیں تو کتنا خوبصورت ہوتا
ایک یہ ہوتا ہے کہ سارے پریوار والے ایک ساتھ جا سکتے ہیں اب ہم بس یا کار سے جا رہے ہیں تو پھر اس کے بعد نہیں کوئی سوچے گا نہیں ہم نہیں جائیں گے یا تو پھر جگہ نہیں ہوتی ہے سب کے لیے اس وجہ سے کچھ لوگ جا نہیں پاتے اور ٹرین وغیرہ میں کیا سارا پریوار ایک ساتھ جا سکتا ہے کہیں پہ بھی
بالکل درست فرمائیں آپ نیی نیی ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے آ جو دیکھے ہمیں ابشار دیکھنا بہت پسند ہے تو جو ابشار کا جو پانی ہمارے اوپر گرتا ہے جو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہمیں تا ہے تو وہ جب گرتا ہے تو اتنا وہ ہمیں کافی پسند ہے پھر نہیں ہمیں ایسا لگتا ہے نا سفر کرنے سے ہمیں کافی کچھ سیکھنے بھی ملتا ہے
اور مطلب ہمارے شریر کو تھوڑی تازگی بھی ملتی ہے وہ سب چیزوں سے
بالکل نہیں دیکھیے ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ جو ہمیں منزل سے پہنچنے سے زیادہ نا ہمیں سفر میں اتساہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم سفر سفر میں جائیں گے یہ دیکھیں گے وہ دیکھیں گے تو ہمیں منزل سے منزل پہ جا کے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی ہمیں سفر میں ہوتی ہے
جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ ہمیں بھی بہت خوشی ہے مطلب ہمیں تو اتنا پسند ہے مطلب سفر کرنا کہ ہم شاید تو ہم تو ہر سال کہیں نہ کہیں گھوم باہر گھومنے چلے جائیں پر ایسا ہوتا ہے کہ اب گھر سے سمے ہی نہیں مل پاتا ہے کسی کو اب ہم کبھی جا سکتے ہیں اب کبھی نہیں جا سکتے ہیں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ زیادہ دور ہونے کی وجہ سے اب گھر سے جانے نہیں مل پاتا ہے
ہم جی جی بالکل
ہمیں تو بہت پسند ہے پہاڑ والی جگہ ایک پہاڑ ہو گیا ایک مطلب جیسے ندی تالاب وغیرہ بڑی بڑی وہاں وہ صحیح جگہ ہمیں جیسے جھرنے ہو گئے ایسی جگہیں نا ہمیں بہت زیادہ پسند ہے دیکھنے میں بھی خوب صو مطلب بےحد خوبصورت لگ تی ہیں اور سامنے سے وہ ایکسپیرئنس کرنا بھی مطلب محسوس کرنا اس چیز کو بھی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے
بالکل نہیں ہے دیکھیے جو سفر ہوتا ہے نا وہ انسان کو کافی کچھ سکھاتا ہے جیسے صبر سکھاتا ہے جی دیکھیے ابھی ہم یہاں سے سفر کر کے اب ہم یہاں سے دوسرے ملک میں جا رہے دوسرے شہر میں جا رہے ہیں تو وہاں کی جو زبانیں ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں سے کیسے بات کرنا ہے تو وہ کافی کچھ سیکھنے ملتا ہے ہمارا اس سے ہمارا علم بڑھتا ہے ہمارا اور وہ مجھے کت
کہ وہی باہر دوسرے ملک کے لوگوں کہ وہ مطلب ویسے ان کی ویسی لینگویج الگ ہوتی ہے وہ بات الگ الگ طریقے قوں سے کرتے ہیں وہ مطلب جوڑے الگ الگ طریقوں کے پہنتے ہیں جی جی
جی بالکل نہیں اچھا لگتا ہے جیسے دوسر جو جو نیے نئے ہم چیزیں ہمیں نا نیے نیے چیزیں کا بہت شوق ہے نئی نئی چیزیں دیکھنے کا کرنے کا تو وہ جو نئے کپڑے ہوتے
تو یہ ہمارا بھی ایسی بہت شوق ہے مطلب میں نئی نئی چیزیں دیکھنا کرنا نئی نئی جوڑے پہننا مطلب الگ الگ طریقوں سے رہنا ہمیں بھی یہ ساری چیزیں بہت پسند ہے
جی تو وہ نہیں ہے ایسا ہے ہمیں ابھی دیکھے ابھی تو ہمیں تعلیم سے بالکل وقت نہیں مل رہا ہے اگر ہم جسے ہمیں فرصت ملے گی اس سے تو ہم کہیں نہ کہیں گھوم نے جائیں گے آپ کو ضور بلائیں گے اگر کہیں بھی جاینگے تو ہم ساتھ میں جاینگے
جی جی ضرور ہمیں ضرور ایک بار بتا دیجیے گا ہم ضرور آئیں گے
جی تو ابھی تو ہم سوچ رہے کہ ماتاتران جو کہ یہاں پہ ہی ہے تو وہاں پہ جائے کیونکہ ہمارے آس پاس ہمارے آس پاس سمندر ہے تو ہمیں اتنا سمندر تو ہم بہت بار دیکھ چکے ہیں تو ہمیں اتنا مزہ نہیں آتا اس اس میں بٹ ہمیں پہاڑوں پہ زیادہ مزہ ہے کیونکہ پہاڑ نہیں ہے نا یہاں پہ تو اسی لیے
ہاں ایسا ہی ہوتا ہے مطلب جیسے کسی کسی کے وہاں پہاڑ نہیں ہوتے کسی کسی کے سمندر نہیں ہوتی کسی کسی کی مطلب اچھی جگہیں نہیں ہوتی گھومنے پھرنے کی تو ان س چیزوں کا نا شوق زیادہ رہتا ہے گھومنے کا کہ نہیں ہم دیکھے نہیں ہے تو ہمیں دیکھ میں ایسا ہو جاتا ہے ہمیں بھی بہت شوک کہ ہمارے یہاں تو مطلب ایسا ہے سب ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے جیسے ہمیں نا کشمیر وغیرہ والی جگہ بہت زیادہ مطلب بہت بے بےحد خوبصورت لگتی پ ہے کشمیر تو ہمیں ہمیں ایسا ہے کہ ہمیں کشمیر جانا ہی جانا ہے ایک بار
جی جی
وہاں کے مطلب لوگ وہاں کے لوگوں کے بات کرنے کا مطلب طریقہ وہاں کے لوگوں کے کپڑے پہننے کے طریقے وہاں کے سارے مطلب لوگ ہمیں بہت پسند ہے وہاں سب وہاں کا سب
بالکل آپ نے وہاں کی کوئی مشہور چیزیں دیکھی ہیں
جی مشہور کشمیر میں تو جی
یہاں پہ کچھ کشمیر میں آپ کو پت ہے جو مشہور ہے
کشمیر کا مشہور چیز تو اتنا نہیں پتا پر ہم جتنا دیکھیں ہمیں اتنی چیز تو بہت پسند ہے مطلب وہاں کے لوگ جیسے جوڑے پہنتے ہیں جیسے کھانا کھات ت ہیں یا جیسے باتیں کرتے ہیں ویسے وہ صحیح چیزیں ہمیں بہت زیادہ ہی پسند ہے وہاں کی
جی نہیں ہم نے سنا ہے نا وہاں پہ ایک ولر لیک کر کے ایک جگہ ہے لیک ہے وہ کافی مطلب بہت فیم بہت مشہور ہے وہاں کی اور وہ ایسی لائک ابھی ضروری مطلب پورے بھارت کی ایسی پہلی وہ لیک ہے جو کہ مطلب ا فریش واٹر کی لیک ہے وہ
ہاں ہم نے بھی سنی تو ہے پر یہ کہ نام سے ہمیں یاد نہیں آ رہا ہوگا
اچھا نہیں کافی اچھی ہے وہ نہیں ایسے ہم نکالتے رہتے ہیں نا کہ ہمیں جانا ہے کہاں پہ تو ہم دیکھتے رہتے تو وہ وہ لیک کا نام آیا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک بار ضرور جائیں گے تو پھر وہاں پہ ضرور جائیں گے
ہاں ایسا تو ہے اب دیکھ کے ہے نا آج کل سوشل میڈیا وغیرہ میں بھی بہت ساری چیزیں دکھاتے رہتے تی ہے کہ یہ جگہ اتنی خوبصورت ہے یہ جگہ اتنی اچھی ہے مطلب یہاں جائیں یہاں جا سک پھر دیکھ دیکھ کر اور زیادہ من مطلب ہوتا ہے جانے کا
بالکل نہیں ہمیں بھی ویسے ہمارا من نہیں کرے گا کی وہاں پہ جائے بٹ ہم نے اگر کہیں چیز دیکھ لی وہ تو پھر ہمارا اور من کرے گا کہ نہیں اب تو وہاں پہ جانا ہی ہے کتنا اچھا کتنا پیارا لگ رہا ہے جی
چلیے پھر آپ جب سوچیں گی جانے کا تو ہمیں پہلے بتا دیجیے گا پھر ہم ساتھ
جی جی جی شکریہ آپ کا آپ سے گفتگور کہ کافی اچھا لگا جی شکریہ آپ کا جی اللہ حافظ